ہیلو
السلام علیکم آپ ٹھیک ہو ا ٹھیک ہے
بس دعا آپ کی
بچے ٹھیک ہے
سب اچھے سے
میں نے سنا آپ کی بیٹی آج ٹیوشن نہیں گئی
ہاں وہ صبح سے تنگ کرے نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی
اصل میں وہ بہت ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے وہ تھوڑا سا آپ کو رکھنا چاہیے کنٹرول میں وہ پھر بعد میں بہت زیادہ ہو
مارتا بھی وہ تھوڑا سا
نہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کیس اس کی ٹیوشن میم کو یا اس کی اسکول میم کو بولنا ہے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے
ہاں ٹھیک
یہ آپ کے لیے پھر بہت ہی برڈن ہو جائے گا آج ایک ہے کل تین ہے ایک کے لیے لا سکتا ہے ایک کے لیے ہر کوئی ڈمانڈ تین تین کو متک ہو جائے گا فل فل اگر وہ نہیں مانگے گے پھر ماں باپ کوئی غلط ہوتا ہے ایسا ممت ان کو زاڑ نکالتا ہوں مجھے مت ان کے گناہ ہیں
وہ ہے
وہ چیز آپ کو دیکھنا چاہیے اچھی بات مت روز دیکھو جس چیز کی اس کو نید ہے وہ لائیں گے جو ان ستری ہے وہ متلانا ہے
انسسری ہو گئی غلط بات ہاں
پکی بات ہے
ایک ایک جمیٹری لاسنکتاان انسان سو س مت لائقا چلو ایک بار بچہ کلاس میں چڑھ گیا اس ٹائم انسان کو نیا نیا کا کریز ہوتا ہے
ہاں ہاں
لایا اس ٹائم اب مہینے ہم چار پانچ لائے گا ہفتےتے میں ایکک اک روز روز پرسو اس کو دادا نے بلایا ہے یہ کیا بولتے اس کو پاؤچ وہ ابھی اس نے اٹھایا تک نہیں ہے اس سے پہلے ماں نے بھی دیا اس کو نایا آپ نے بھی پاؤچھ لایا ہے جیمیٹری باکس کی تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے پاس کتنے ہیں
اوبویسلی یہ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو اپ مطلب دس پندرہ دن ہو گئے چیز کو تو پھینک دو
ہاں وہ مت چلتا ہے نہیں وہ مت
ہم معزور شخص ہیں ہمیں تھوڑی لکھ پتی ارب پتی تو ہمیں چلے گا ہم کو دن کو کمانا پڑتا ہے شام کو کھانا پڑتا ہے
وئی یر م
ابھی باپ داداؤں کے پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس آئے ہی نہیں
ہاں جب آئیں گے تب کتاب دیکھیں گے
ہاں
تب یہ مانگیں گے بہت بہت گرینڈ گرینڈ چیز ہے
ہاں کیا کرے بچے ہے بچے کو کیا کرے
صحیح ہے بچہ ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بچہ بھی لمٹ میں ہی ہے نا بچے کو بھی توور لمنٹ میں ہی رکھ
ڈانتے ڈانتے اں
وہ بات صحیح ہے بق
ج
غلط بات بھی ہے نا
ہوں صی بات
قدت بد بھی ہے ہ کر ل خوش وہ بیٹا ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد اللہ ٹھیک ہے
تمبلو ابھی مجھے ایا یہاں سے جھاڑو مارنا ہے دے دو آپ فون ادھر ذر میں میم کو فون کروں گی
ت بتاؤ
بس دواں
کھانا پکایا
نہیں ابھی کہاں پکا ہے میں ان کے ہوتے ہوئے میں باہر نہیں نکل پاتی ہوں مجھے آج تھوڑا کام ہے مجھے اب تھوڑا کام ہے میں سوچ رہی تھی میں ان کو گیمنگ سینٹر بھیجیوں میں کام نپٹاؤں گی لیکن نہیں میرا بیٹا بیمار ہے نا اس کو کفی وار ہے آج نہیں بیچ سکتی ایوامت جائے گی اکیلے وہ بوللی گی زئیم کو بھی بھیجو ادر وائز ون گو گیمنگ سینٹر بزتی میں یہاں پہ کام ختم کرتی
ہاں
مجھے بہت کام ہے مجھے سبزی تھوڑی پکانی ہے زین کے لیے فرائز بناؤں گی وہ بیمار ہے
اس کو فیور ہے اس کو ہے نا
ہاں
اس کے لیے دوائی بھی ل دی ہے مجھے یہ جلانا
تھینک یو تھینک یو
ہاں
تھینک یو
کس لیے
آپ اس کے لیے دوائی لا رہے ہو
تو بیٹا ہے تو لانا تو پڑے گا
ہاں وہ بات صحی ہے یہ دیکھو اس کو فون لیتے ہیں نا تیری بیٹی کو اس کو تھوڑا سا مینٹل ڈس آڈر ہو جاتا ہے یہ پھر باقی چیزیں کرتی ہے یہ کب کوڑا مجھے یہاں سے پھینکتی ہے
اسکول سکول کا کام کرو
بولا میں نے مان نہیں ہے میں کیا کروں گی یہ مار دیتی ہے وہاں سے
بوقوف لڑکی
آا آا میرا بیٹا بیٹھا ہے پوٹی پوٹ پہ شاید ہی شاید پوٹی کر رہا ہے
ہ ہ ہ
مت خ واس تھوت مت کری وا مت کر کرنے تھ مت کر اس کے ساتھ چلو ادھر سے چلو ادھر سے کٹ کر یکن اور سناؤ اور لگتا ہے مجھے بہت گرمی ہے ہے نا
روز ہی گرمی ہو تو ابھی دس پندرہ دن ہے ہیی گرمی کے پھر سیوا ہو جائےی تھوڑی ٹھڈی
ج ہونی بھی چاہیے وہاں تذاب کرتی ہیں یا بچوں کو پھر اسکول جانے کے ٹائم اھا نہیں ایا اییوا مت کرو اسس کےے ساتھ یہ لو فون یہ لو پاگل فون یہ لوگ فون پاگل مت کرو اس کے ساتھ کچھ
یوا کو ڈاکٹر کے پاس بھی
ہاں مجھے اس کو ٹیوشن میم کو بھی بولے مجھے بہت پاگل کرتی ہے
ایک بار یہ پرابلمس ہماری سالو ہو جائے پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہے
ایواں سذرا پیچھے جؤ ایواں سذرا ادھر جاؤ ادھر جؤ ادھر اب میرے ہسبینڈ آتے جلدی میں اس کو ان کے حوالے رکھتی شاپ کھولنے گ میں اوپر کا کا ٹھیک ہے میں جلدی کروں گی بچوں کے لے تھوڑا سا بناتی فھرائز وائز کیونکہ آج ان کو زامت د ا
آلو تب آلو تب تک کاٹ کے رکھو آلو ہے کہ لانے ہیں
تک یہاں پہ صفائی کروں گی
جی
آلو ہے آلو ہے میں ان کو فرائز بناؤں گی کیوںکہ آج اس کو زم نا دہی میں نہیں دے سکتی ہوں فی بار ہے نا
ہ چاک رے ہاں اور
بس د آپسنو
میری بھی دع ہی ہے
ہ میری حساب کو میں اھاتی ہو نوں کچھ سابن وابن ربڑے دھونے کے ٹائم اس کو منہ چڑھ جاتا ہے
کیوں
پتا نہیں وہ وہ میں میرے کو لگتا ہے نا اس کو عجیب لگتا ہے جی جب میں اس کے صابن میں تھوڑی سی صابن اکھناتی ہوں تھوڑا سا عجیب فیس ہو جاتا ہے
وہ بولتی ہو اب اس کا پتی ہے کماتا ہے وہ کی نہیں اس کو صاابن لائے گا یہ کیوں ہمارا صاابن اٹھاتی ہے یہ ہوتا ہے نا جب اب سیپریٹ ہو جاتا پھر ان کو پورا تب تک تو نہیں لگے گا بٹ پھر لگتا ہے کو جب
صی بولتی تھی جب بھی میں ان کا ساون اٹھاتی تھی نا بولتی تھی کام اٹھام اٹھا ورنہگر دیکھو گے نا ان کو سو روپئے کے دن غصہ بنی جاتی ہے مکان کو لگاتے لگاتے یہاں ب بہت صثابون ویسٹ
ویسے کون سا سامان آپ یوز کرتے ہو
ڈٹرجنٹ نہا بول رہے ہو
کیا نام ہےرر کا
کوئی بھی فینا صرف کوئی بھی س
دینا تو سستی ہے
اب کوئی بھی سے
پ تو جی جیسے ہی چڑ رہی ہے س صبحائی آج میں تھوڑا جلدی اٹھا تھا صبح
کیوں
مینین نہیں آئی پچے تن کر رہ تھ رد میں بھی وہ تنگ کرتے کبھی لات دروار ادھر مارتے ہیں اور ڈر لگتا ہے کہ ب نیچے پہ نہا چڑھ جائے پھر میں اٹھی گیا کلوز آئے تھے بہت میں ڈر گیا کیا میں اس کے اوپر پیر وغیر نہ رکھو
میرے بیٹے نے پوتی کی
تو پھر اب وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو وہ آئی بی کیا نام ہے آئی بی
اسفو بم ایفوم ایفو بم
اسوبم خوشی ہوا
اسے ب اس ہو
لائیں گے لائیں گے اچ اور
اور کیا آپ ٹم کی سناؤا ائم کیا ہوا
ابھی ہے تیس سیکنڈ
جیس سیکنڈا
انڈے کھائے پھر
کا کے تھ اڈا دس روپے ہو گیا ہے
ہاں
میری ماں بول رہی تھی میری ماں بول رہی تھی بو رہے تھے انڈے بہت مہنگے ہو گئے تھے ب رہے تین سو کو ل چکن وہ جیسے پوت آتا ہے
ہوں اس ٹائم سستا ہوتا تھا اسی ٹائم مہنگا ہو گیا
پت نہیں مودی جہاں پہ ہے وہاں پہ ہی پاسبل ہے
ہاں
ہ بھی ب وہاں پہ وہاں پہ یہ چیزیں نارمل ہے
چلو میں تھوڑا کام کرتا ہوں آپ بھی جاؤ
آپ پ س ہو ج ب
نہیں ا بھی نہیں آیا
چلو ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بیس